وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام اور بھائی جان سب خیریت
خیریت سے ہے اور جناب آپ سنائیے خیریت ہو
ہاں بھائی ہم بھی خیریت ہیں اور آپ کے یہاں امی ابو سب خیریت
الحمد للہ ہمارے امی ابو اور فیملی ہمارے بھائی وغیرہ سب خیریت سے ہیں اور جناب سنائیے آپ کے امی ابو سب خیریت سے ہیں
ہاں بھائی اللہ کا شکر ہے ابھی تو فی الحال تو سب خیریت ہیں پر بھائی آج تھوڑی گرمی بہت تیز ہے گرمی پتا نہیں کیا کر کے مانے گی گرمی بہت تیج
اچھا اچھا گرمی زیادہ ہے اچھا اچھا اور آپ نے جو ہے صبح کا ناشتہ وغیرہ چائے وغیرہ کر لیا
ہاں ہھائ میں چائے نھیں پیتا پر میں نے جو کھانا تھا وہ کھا لیا
اچھا اچھا چائے استعمال نہیں کرتے ھو اپ الحمد للہ معاشی اللہ کا تو بھت اچھی بات ہے کہ آپ چائے کا استعمال نہیں کرتے جو ہے اگر چاہے انسان کو جو ہے
ہاں بھائی کیونکہ مجھے بھائی مجھے چائے وغیرہ مجھے نک نقصان کر جاتی ہے میں نے کبھی کبھی پیا ہے سوٹ نہیں ہے چائے وغیرہ
دیکھیے بعد میں آپ کہ صحیح ہے لیکن کیا ہے انسان کا کبھی کبھی جو چائے پیتے ہیں انسان جو کوئی کوئی انسان کا ہوتا ہے چائے کا جو پیتے ہیں چائے بھوکے پیٹ پی لیتے ہیں وہ چائے کے ساتھ بریڈ وغیرہ ٹوس وغیرہ ان کا اسعمال استعمال نہیں کرتے خالی پیٹ چائے پی لیتے ہے تو خالی پیٹ جو ہے چائے پینے سے لیور اور باڈی پہ کیا بہت زیادہ پربھاؤ پڑتا ہے اور کیا لیور وغیرہ جو ہے جلنے جیسا ہو جاتا جل جاتا ہے ایک طرح سے
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح بو
جو نقصان ہوتا تلیور خراب ہوتا ہے اس لیے کیا انسان کو چائے کے ساتھ ساتھ میں اگر چائے استعمال کرتے ہیں جو لوگ ان لوگوں کو ٹوس یا بریڈ کا سیون ضرور کرنا چاہیے چائے کے ساتھ
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحی بولا ویسے بھی خالی پٹ چائے پینے بھی نقص نہیں ہوتا ہے جیسے بولا ہوا پہلے چاہے ہمارے دیس میں تھی نہیں ت جو انگریزوں دوبارا لائی گئی تھی باری
بسک بےسک فائی فرما آپ نے جی دیکھیے چائے جو ہے انسان
ا
جیسے کہ دل میں چائے پیتا ہے انسان کو کیا تھوڑا چیپ اسپنس تھڑا اگر وہ محنت وغیرہ کر رہا ہے کام وغیرہ کر رہا ہے اگر وہ چائے کی تھوڑی سی اسک لے لیتا ہے تو اس کی جو تھکاوت ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے
صحیح بولا
لیکن یہی چائے بھی انسان کو جو ہے صحیح استعمال صحیح اچھے طریقے سے پینا چاہیے جیسے کہ تھوڑا شوگر وغیرہ کم ڈالے اس میں جوکہ اگر سوگرر کازا ڈالک استعمال کرتے ہیں تو وہتی نقصان کرتی ہے کیا ہوتا ہے لوگ بھگ جتنی میٹھی صحت چائے پیتے ہیں اتنی میٹھی صحد چائے پیتے ہیں سواد سواد میں لیکن وہ چائے بہت نقصان کرتی ہے انسان کو سوگر کی بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے تو زیادہ میٹھی چائے نہیں پیے جتنا ہو سکے کم چائے کم میٹھی چائے بھی ہے تو بہتر ہے اور اگر میں تو جی جی دیکھیے ا ٹائم ایسا آ چکا ہے کہ انسان جو ہے جو نارمل جو چائے بنتی ہے چائے کی پتی والی جو ہے ان کی جگہ کئی بار کیا کئی انسان جو ہے گرین ٹی کا یوز کرتا ہے گرین چائے بلن چائے ہری چائے جو ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ چائے ان اس چائے سے بہتر گرین ٹی گرین چائے کو بڑھیا بتا تتے ڈاکٹر
وہ تو ہے بھائی ویسے بھی یہ چائے نوجوانوں لوگوں کو نہیں پینی چاہیے کیونکہ اس کے نقصان بہت ہیں اور بھائی ہمیں زیادہ تر ای سے دودھ وغیرہ پر پھر بھی عادت سی لگ جاتی تو پینی پڑتی ہے بھائی کسی
بزار د سبب س
بھائی پہلے میں بھی چائے پیتا تھا پھر مجھے پہلے میں چائے پیتا تھا بھائی پھر مجھے کیا ہے کہ چائے پینے سے مجھے گھونگنی لگتی تھی
اچھا اچھا
اس لیے میں نے چائے بند کر دی بھائی
اچھا ہم بھی کیا پہلے جو ہے چائے کا استعمال کرتے تھے بہت پیتے تھے ہم بھی چائے جو ہے گلاس بھر بھر کے چائے پیتا تھا لیکن لن جب کیا ہوا جب گرمی ہاں ہاں ہاں ہاں بالکل بات ہے
ہاں تو بچپن میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے امی ابو چائے وغیرہ بناتی تے تو ہم کیا کرتے تھے اتنا بڑا برتن لیتے تھے کہ اس میں سب سب سے زیادہ ہماری چائے آئے اور سب سے زیادہ چائے ہم بھی پیتے تھے صی بھائی
بے شک بے شک صحی بات ہے دیکھیے شوق ہوتا ہے انسان کا کہ انسان کا ایک کپ چائے میں کیا اگر انسان جس کو چاہے گ لت لگ جاتی ہے نا تو انسان کو ایک چائے میں کچھ نہیں ہوتا وہ گلاس گربر طائی کی گا جب تک اس کو ایک
ہاں بھائی ہم نے بھی گلاس بھر بھر کے چائے پیے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے بھائی جیسے چائے وغیرہ ہم چھوٹے چھوٹے سے تو جیسے ہم چائے پیو کہیں کئی بار تو سٹیوں میں چلے جاتے تو وہ کپ میں چائے دیتے ہم من میں یہ سوچے تھے ا سی چس ارا کیا ہو جائے گا
صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح ہے ہم بھی کیا چھوٹے تھے بچپن میں تو ہم بھی گلاس بربر کے چائے پیتے تھے ہم چائے کے ساتھ میں جو ہے ہم کیا روٹی جو ہے تھا روٹی کو چور کے جو کاتے ہیں ماشاء اللہ وہ بہت اچھی لگتی تھی روٹی
روٹی کا اتنا سواد آتا ہے بھائی چائے سے پراٹھے وغیرہ آلو کے لو تو اتنا آنند سے آتا ہے
میں اس کو بالکل بے شک ماشاء اللہ بہت شاندار لگتا ہے روٹی کے ساتھ اگر کھائے چائے کا استعمال روٹی کے ساتھ کرے تو ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے ہم نے بہت کھائی ہے پہلے اب تو ماشاء اللہ ان ان وہ چیزیں ابھی بھی یاد آتی ہے ہمیں کہ ہم جب چھوٹے سے تھے تو ہم گلاس بھربھر کے چائے کے ساتھ روٹی کا استعمال کرتے تھے لیکن اب جو جیسے سادی شدہ ہو میرڈ ہوئے تو اب روٹی کا جو ہے سیون نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی بائی چانس اگر من آئی جاتی ہے کہ چلو روٹی سے آج کھ لیتے ہیں یا پراٹھے ے کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو کھا لیتا ہیں
ہاں بھائی پراٹھے کے ساتھ تو اب بھی کھا لیتے ہیں
اچھااں ابھی بھی کا لیتے ہیں لن کیا ہوتا ہے ہے بھائی جان کی اب جو ہے زیادہ چائے کا استعمال کرنے سے یہ ہے کہ انسان کو سوک سوکھ میں کھا لیتا پی لیتا ہے لیکن جب گرمی اسٹارٹ ہوتی ہے نا تو ان سے ان کی گرمی نکلتی ہے وہ چائے جو ایک ایک گلاس بھر کے چائے پیتے ہیں تو وہ گرمی میں گرمی میں احساس ہوتا ہے
پیتے تھے اب تو تھ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم کہیں گئے اور وہاں پر چائے بنی تو وہاں پر تو لینی پڑتی یعنی یہ بولتے ہیں کہ شائنی لے رہے ہو پت نہیں کیا
بالکل بالکل سح فرمیا جو آات
نہیں پیے بھائی میں پیتا بھی نہیں گھر سردیوں میں بھی نہیں پیتا
اچھا ہاں وہ کہتا ہیں انسان کی اگر چائے کے ساتھ میں جب تک ٹز بسکٹ یا بریڈ وغیرہ اگر یہ نہیں ہو تو لگتا ہی نہیں کہ چائے ہم پی رہے ہیں لگتا ہی نہیں ہے اور کیا من سا خراب ہو جاتا ہے من جو ہے ہمارا خراب ہو جاتا ہے بنا اگر بھوکے پیٹ چائے پیتے ہو آپ تو من عجیب سا ہو جاتا ہے
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح بولا پھر بھی آپ نے ٹوس وغیرہ کی بات کی ہے تو کئی کئی کئی فیکٹریوں میں ٹولس وغیرہ بنتے ہیں تو وہاں پر صاف صفائی کا بھی دھیان نہیں دیتے بھائی
بے سک بے سک صحیح فرمایا اپپ نے
ہلو کیونکہ میں نے کئی ویڈیو وغیرہ دیکھھی ہیں بھائی کئی ویڈیو وغیرہ دیکھی ہیں تو وہ پاؤں سے خون سے روئے بناتے توا ایسا پہلے تو کا لیتے تو اب نہیں من کرتا کھے کا
ابھی سب وہ کیا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے نا اگر جس چیز کو تو اس کا من جو ہے اچھٹ رہتا ہے من چاٹ کھا شا نہیں ہوتی اس کے کھانے کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز آٹ آرٹ جو ہے ٹوس کے آٹے کو میدا کو وہ اپنے پیروں سے بھونتے ہیں تو انسان کے دل میں یہ چلتا ہے کہ ہم انے شوق سے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کو اور یہ پیروں سے گھومتے ہیں ان آٹو کو
ہاں بڑی بڑی فیکٹریوں میں بھائی صاف صفائی کا دھیان نہیں دیتے کیونکہ انہیں کیا مطلب انہیں تو
جی جی بالکل صحیح فرمایا دیجیے دیکھیے کئی کئی کمپ بالکل آپ نے صحیح فرمایا یہ بات
ہاں جی
کمپنی میں جو ہے ٹوس کا جو میدا وغیرہ جو گوند ہیں اگر ان پہ پنے کا استعمال کیا جائے نا تو اس سے تھوڑی گندگی وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگ لگے تو اس چیز میں کیا انسان اگر دیکھ بھی لے تو تو سوچتا ہے انسان چلو اچھی بات ہے پیر سے ہی گوندھ رہا ہے لیکن پنی کا استعمال کر رکھا ہے نہ پن پنی سے ڈھک رکھا ہے میدوں کو پھر پھر اسے بوندائی کر رہا ہے یہ تو وہاں تک بھی ٹھیک رہتا ہے لیکن بنا پنے کے استعمال کے کر کے ڈائریکٹ وہ پیڑ رکھ کے گھندتا ہے تو وہ دیکھو وہ غلط ہے وہ چیزیں پھر انسان کے دل میں من اچاٹھا جاتا ٹم سا
ہاں
دل پڑت ہے اور اس لیے کیا کئی انسان ایسے ہوتا ہیں ہاں فرمائیے
جی سے بھی بھائی جو بڑی بڑی فیکٹری یاں ہوتی ہیں ویسے تو صاف صفائی کا دھیان دیا جاتا ہے پھر بھی پھر بھی جو ٹوس وغیرہ کی فیکٹریاں ہیں ان میں صاف صفائی کا تھوڑا کم دھیان دیا جاتا ہے کیونکہ وہ پسینہ وغیرہ بھی پہنچتے بھی نہیں تھے میں نے کئی کئی ویڈیو میں دیکھا ہے وہ پسینہ وغیرہ بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں
ج گا یہ بات بھی صحیح ہے
ہاں
چھو دھو ہمیں ان چیزوں کا کاتھ سر وہ دھیان تو رکھنا چاہیے کالیک یہ پیزا کا کو دھیان رکھے مان لو کہ آپ نہیں تو کبھی مان لو بائی چانس آپ کہیں پر بھی چائے وغیرہ استعمال کریں یا چائے کا استعمال وغیرہ کریں تو یہ بھوکے پیٹ کبھی بھی چائے نہیں شکریہ دیکھیے بھوکے پیڑ چی نہیں ہمیشہ چائے کے آپ میں ٹوسٹ بریڈ یا بسکٹ کچھ بھی چیز کےائی نمکین وغیرہ یا پوہ یا پراٹھ ہے جو بھی آپ کی اچھا ہو لیکن بھوکے گچ کھی بھی چاہیے نہیں پینا چاہیے
ہاں بھائی بالکل بولا آپ نے بالکل صحیح بولا ویسے ی ب چائے سے نوجوانوں کو جتنا ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے کیونکہ جس کو آد لگ گئی ہے وہ دھیرے دھیرے اپنی عادت کو سدھارے کیونکہ چائے نقصان بہت کرتی ہے
ویسا بالکل آپ نے یہ بات تو صحیح فرمایا حضور کہ چائے نقصان بہت زیادہ کرتی ہے اگر اس چائے کی جگہ اگر آپ گرین ٹی کا ک استعمال کرے ہری چائے کا اگر استعمال کرے تو ماشاء اللہ وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے
ہاں بھائی ہاں بھائی یہ بات تو سی بولا ار گن ٹی کوئی یز کر ج
لے سک لے سک لے سک جن کے ہائی بی پی لو بائی وغیرہ رہتے استعمال کرنا چاہیے وہ ہمارے لیے شریر کے لیے فائدے مند ہے چلو بھائی جان آپ سے بات کر کے میں بہت اچھا چلا گا انشاء اللہ ہماری پھر آپ سے بات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ٹھیک ہے بھائی جان ال اللہ حافظ ودان اللہ حافظ